ہیلو کو
وعلیکم السلام
اب ٹھیک ہو گیا پھر سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں
پھر تو سب ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور بتاؤ کھانا کھایا
نہیں
اچھا لیٹ کھاتے ہو کتنے بجے کھاتے ہو
پاپا آئے گا نماز پڑھ کے اس کے بعد
ٹھیک ہے آج کیا بنایا سبزی
ہمیں بنا کے تھی پالک ہے
ٹھیک ہے اچھا کیا پھر اور آج دن بھر کیا کر رہی تھی دن بھر ایک میسیج تک نہیں کی نہ فون کیا
میں صبح اٹھی
ہ کل آپ نے دیکھا میری حالات تھوڑی خراب تھی پھر بھی پوچھنا تھا کیا بات ہے میں نے آپ کو بولا تھا میں بولوں گی فون پہ آپ نے بولا ہی نہیں
آج نہیں میں آج صبح اٹھی
ہوں
اس کے بعد میں نے ان کو چائے وائے دی
ٹھیک
پھر میں نے کچن کا کام سارا کام کیا کتنی جلدی نہیں ڈٹ ہی
اچھا کیا دن بهر تھک تی ہو ایسے ہی بیٹھی رہتی ہو کچھ نہیں کرتی ہو
ہاں ہیلو
ہاں کیا بول رہی تھی
کچھ نہیں بس بہن کال کر رہی تھی اب اس نے پاپا کو کال کی تو میں نے بولا اس کو میں ٹ سے کر رہی ہوں مہائے میں بات کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک اور آپ کیا بول رہی تھی دن بھر کیا کیا پھر چائے دی ان کو
کیا کہہ رہی ہے
میں بول رہی ہوں کہ آپ بول رہی تھی میں نے چائے دی پھر کیا کیا دن بھر
ا وہی کہوں گی نا یہ نا ہمارے پاس ن مسجد ہے نا
ہاں
تو سنائی نہیں دے رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو
اچھا کوئی بات نہیں آپ جاؤ ادھر الگ کمرے میں ادھر آ جائے گی
نہیں یہ تو پوری پورے مکان میں آئے گی نا آواز یہ تو مطلب ایک دیوار چھوڑ کے ہی ہے نا
اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے ایڈجسٹ
تو پھر میں مجھے بھول ہی گئی ہاں پھر میں نے ان کو کھا یہ چائے وائی وہ برتن اٹھائے وہ دوئے کپڑے دھو رہی تھی کچن کا کام کیا حمام کو صفائی کی پھر وہیں سے کھانا بھی بنایا اور کچھ فلاور تھے آرٹیفیشیل فلاور وہ وہ دو ہے
چلو اچھا کیا
ہاں
دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کام ختم
ہاں ہاں ا اور اور پھر اوپر سے نیچے تک ہر ایک جگہ کام کیا جاڑو دیا
اچھا ٹھیک اور آج دن بھر کچھ کھایا ہے کہ نہیں
نہیں ویسے تو کچھ بھی نہیں کھایا
کیوں دن بھر پھر کیسے کام کر لیتی ہو تم
مجھے میری عادت ہے تو میں کہہ رہی ہوں میں پھر اوپر کا کام کری میں اوبر لوبی کو کام کر رہی تھی تو تب تک آپ کا جی جو آیا
ہوں
پھر اس نے میرے چالیس منٹ لگ بھگ ہے کھائے چالیس پچاس ہاں لگ بھگ چالیس تیس منٹ
اچھا کال پر کے ملنے گئے تھے
نہیں وہ یہی باہر ہی تھا
اچھا ٹھیک اچھا کیا آپ کہاں آپ روز ملتے ہو
ہاں ورنہ ہم مت نہ جاتے ہیں کہ پکنک وکنک مت نہ جاتے ہیں
مجھے پتا ہے مجھے پتہ ہے تم نہیں جاتی ہو
چالیس منٹ اس نے میرے کھیا تو میں بار بار ٹائم دیکھ رہ تھی اس نے بولا تمہیں کیا ہو تم کیوں ٹائم دیکھ رہے ہو بار میں نے اسکو بولا مجھے ضروری کام ہے میں نے آپ کو صبح کال کی نا آپ کا یہ سوئچ آف تھا
اچھا اپ نے کی مجے ہاں مجھے سوئچ آف
آپ کو سو چل تھا تو اس نے بلا ٹائم بار بار دیکھنے میں نے بولا مجھے اتناضروری کام ہے جس سے میں پیسے کماتی ہوں تو اس نے بولا میں تو میں تو ہوں آپ کےپاس آپ کو کیا پیسے کمانے ہیں میں اس کو کل آپ ہی کہو گے چلو دو ہزار دو دو ایسے کہو گے اس لیے تومیں آپ کے لیے تو کماکے کے رکھوں گی
ہاں
پھر تو وہ نکلا تو پھر میں اوپر گئی ہوں پھر سے کام کرنے پھر میں پھر سے کام کر رہی تھی تو ماریا نے اس کو کال کی آ جاؤ پھر سے
اچھا ٹھیک
آیا وہ بچارا پھر سے
کیوں اس نے کیوں کال کی اس کو پھر سے آپ
پتا نہیں مارے اگر مان کیا آج ہوا تو اس نے اس کو بولو پھر سے آ جاؤ اسے بولا اگر میں ٹر لوں گا
ہاں
تو برا لگے گا تو آیا وہ پھر سے تو جب وہ آیا تو مرا میں جند ہم تینوں باہر تھے وہ لے کر ہم چار
ا
تو پھر میں گئی اندر تو جن جنید نے اس کو بولا مجھے گاڑی چلانا میں گاڑی چلاؤں گا آپ کی تھوڑی دیر تو اس سے بولا اوکے چلاؤ تو وہ چلا رہے تھے تھے ہاں گلی میں ہی
اچھا ٹھیک وہ سیکھ رہا تھا جنید
ہاں وہ سیکھ رہا تو میں اندر کام کر رہی تھی میں باہر نہیں تھی اب میں اب انہوں نے مجھے بلایا پانی کی بوٹل اب میں پانی کی کی بوٹل لے کر آئی تو وہ نکل گئے تھے اور میں نے ان کو اب وہیں سے کال آئی تو سو ہاں بولو اس نے بولا ہم نکل گئے چھتر گام کے لیے ہمیں نہانا ہے
اچھا ٹھیک
تو ہوا ٹھیک تو میں نے صبح پانی کی بوٹل جو مانگی آئے وہ واپس لی اس نے پانی کی بوٹل ہاں
اچھا کیا
پھر میں اندر آئی پھر میں نے نیچے لوابی کا کام کیا بھائی کو کھانا دیا دادی کو کھانا دیا کھائے انہوں نے کھانا وا نا اٹھایا برتن دھوتے برتن اٹھا لے تو اس کے بعد کیا کیا میں نے
حیا کب گئی پھر گھر وہ آئی تھی نا رات کو
ہاں وہ صبح گئی
اچھا ٹھیک میں بھی اٹھی میں لگ بھگ صبح جلدی اٹھی لگ بھگ ساڑھے سات بجے میں نے آپ کوبولا تھا نا کہ میں نماز پڑوں گی کل سے میں نے بہت کوشش کی میں جلدی اٹھ تو مگر پھر بھی لکبھک سوا سات ساڑے سات ایسے ائی میں اٹھی میں نے ایسے قضاں پڑی میں نے قسم رکھی تھی تو اسی لیے میں نے پڑھی پھر میں نے بہت لیٹ کیا مگر پھر بھی میں نے پڑھی پھر میں پھر سے سو گئی پھر میں نو بجے اٹھی پھر پھر میں نے پھر میں نے چائے پی پھر آج ہے نا بہن گھر پر ہی آج ہے نا سمر بریک
ہاں
پھر وہ کام خود کرتی ہے ورنہ میں باہر کا کام خود کرتی تھی آج وہ خود کرتی ہے پھر میں نے تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کی پھر میں نے ایک سوٹ کٹنگ کر کے رکھا کا تھا آج وہ سلا مگر مشین کو پتا نہیں کیا ہو گیا اس میں داگا کٹ رہا تھا
اچھا ٹھیک
اب میں نے اس کو تیل ڈال کے رکھا کل تک انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی
ٹھیک ٹھیک تو کھانا وانا کون بناتا ہے
کھانا ابھی تو بہن بناتی ہے مگر جب بہن نہیں ہوتی ہے تب وہ ماما بناتی ہے
اچھا ٹھیک کیوں آپ کو نہیں آتا ہے
مطلب مجھے یہ بولتے ہی نہیں یہ بناؤ اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھات تی اور میں نہیں بناتی
آپ زیادہ ہی چالاک ہو
ہوں مطلب میں کبھی ب کبھی سوچتی ہوں کہ میں بناؤں مگر جب میں جاتی ہوں بنانے پھر مجھے میں سوچتی ہو جب مجھے آتا ہی نہیں کچھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جب گھر پہ کوئی نہ ہو تو تب میں بنا سکتی ہوں
تھیک
ہ جب میری نیس ہوئی تھی نا تو میری ماما بیمار تھی پھر میری بہن ادھر نہیں آئی تھی پھر میں ہی گئی تھی ادھر میں لگ بگ چالیس دن خود بناتی تھی اس کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ مطلب بچوں کے لیے میں اور اس کی ساس بھی آتی تھی کبھی کبھی ہیلپ کرنے مگر میں خود بناتی تھی اور گھر کا کام لگ بھگ میں نے فل کیا تھا میری گھر والے بولتے تھے تم کیسے کر لیتی میں نے بولا چلو اور مطلب رمضان تھا تب خود بھی اٹھتی تھی رات میں اور اور عید بھی آ گئی پھر ادھر صفائی بھی کی پھر اللہ تعالی خود دیتا ہے ہمت کرنے کی
ہاں وہ بات تو صحیح ہے میں تو اتنا کام کرتی ہوں نا اس اس کے بعد بھی پھر میں یہ مطلب دن بھر آرام نہیں کرتی ہوں
ہوں
لیکن پھر بھی مطلب اتنا کام نہیں ہوتا ہے کام ہوتا ہے لیکن جب اس انسان پہ ذمہ داری آتی ہے تو تب
مجھے لگتا ہے تمہارے لیے بینیفٹ ہی کیونکہ آگے جا کے تمھیں مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نہیں مجھے میں دن بھر میں صبح کا کام ہوتا ہے نا وہ میں کرتی ہوں پھر میں دن بھر زیادہ کام نہیں ہوتا ہے پھر ایک بجے ہم کھانا کھا تے تب میں برتن دھوتی ہوں پھر جب وہ ختم ہو جائے پھر پھر شام تک میں ایسے ہی بیٹھی رہتی ہوں
ٹھیک
پھر میں شام کو کرتی ہوں کام مطلب بستر بستر جو بھی ہو اور جب ا مطلب ایک دو دن کے بعد کپڑے دھونے ہوتے ہیں وہ مسئلہ ہے اور میں زیادہ کام نہیں کرتی ہوں ہوں
اگر تم میرے ساتھ دو دن ہی رہو گی نا
ہوں
سچ میں آپ مجھے چھوڑ کے چلیے جاؤ گی
نہیں ایسا نہیں اللہ کی قسم یہ میرے گھر والوں کو بھی پتاہ ہے ایسا لگتا ہے کہ کہ میں یہ ہوں مگر جب کام کرنے کی بات ہو مطلب ایسا لگتا ہے سب کو لگتا ہے مجھے دیکھ نا کوئی وہ بولتا ہے کہ تم کام نہیں کر سکتے ہو مگر جب ای ایسا ہونا کہ میری ضرورت ہو اور میں میں کر لیتی ہوں مجھے پتا ہے
مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے آپ تو آ ہی نہیں رہی ہو
وہ مسئلہ دوسرا ہے ابھی بات کچھ اور رہ رہی ہے
نہیں مسئلہ ایک ہی ہے صاحب
آپ کو پتا ہے پرسوں جب میں نے کو پکس بھیجی نا یہ اسنیک بھیجے جب میری کی شادی تھی میں تب بہت بیمار تھی پھر مطلب وہاں پہ نا ایسے ہی کام پڑا تھا پھر میں نے کچن میں اتنے بار پھر میں نے اس کی ماما کو بولا کہ چلو میں نے بولا نا کہ اسکی کزن کے یہاں شادی تھی
ہاں
پھر میں نے ادھر مطلب سارا کچن صاف کیا برتن دو وہ یہ اس کہ ماما نے اس کو بولا تھ اس نے کہ ما تم بیٹھو تم بیمار ہو میں نے بولا کہ نہیں انسان اگر کہیں جائے نا مطلب ان کو آرام آنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان کو پریشانی نہ ہو
ہاں وہ بات تو صحی ہے
ہمم اچھا اوکے ہاں اذان ہو رہی ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے
اچھا اوکے اللہ حافظ